ا
ہلو السلام علیکم بھائی جان ہلو
ہیلو
ہیلو
ہلو ہلو
ہلو
ہلو ہاں بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے
آپ رہی ہے بھائی جان السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام السلام علیکم اپ ٹھیک ہو
ٹھیک ہے بھائی جان آپ گھر پریوار فیملی بھائی بہن سب ٹھیک ہے ممی پاپا آپ بھی
سبھی سبھی ٹھیک آپ کے یہاں سبھی ممی پاپا سارے ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان سب ٹھیک ہے اور آپ بتاؤ آپ کا موسم کیسا ہو رہا ہے
موسم کے حال مت پوچھو بھائی موسم بہت برا ہے بہت گرمی ہو رہی ہے
بھائی ہمارے یہاں تو آج بارش جیسا موسم ہو رہا ہے ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے بالکل
قسم پھر تو
بھائی جان آپ کی آواز کیا اٹک اٹک کے آ رہی ہے تھوڑی
ہاں بھائی تھوڑا سا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ نیٹ ورک کا ایشو ہے اب ٹھیک آ رہی ہیں
ہاں تو بھائی جان اب آ رہی ہے نا
آ رہی ہے بھائی
ہاں اب آ رہی بھائی جان آپ کی بات ٹھیک آ رہے ہیں
ہاں جی بھائی تو کھانا وانا کھا لیا آپ نے
ہاں بھائی جان بالکل چائے پانی ہو گیا آپ کا
ہاں جی ہاں جی آپ کو میں آج ایک بات بتاتا ہوں آپ کو پتہ ہے دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے
ہاں بھائی جان بالکل
ہاں بھائی دنیا میں مطلب لوگ زیادہ سے زیادہ جو کام اپنا ہے وہ جلدی جلدی کرنا چاہتے مطلب کہ جیسے مان لو کہ ہمارے پاس ایک ایسی مشین ہے مان لو آپ کمپیوٹر ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان بالکل
آج ہم کمپیوٹر پہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو میں ایک جانکاری دوں کہ ہم کمپیوٹر میں مطلب کیا کیا کر سکتے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کمپیوٹر سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں
بالکل بھائ بتا سکتے ہیں
ہاں بھائی جان
ہاں بھائی جان بالکل
آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ ہم کمپیوٹر سے کیا کیا کر سکتے ہیں
بالکل بھائی جان کمپیوٹر ایک مشین ہے جس کا جس کو ہم الیکٹرانک
ج
مشین کمپیوٹر ایک ایسے سسٹم بنائے گئے ویگانکوں کے لیے جس سے کہ ہم گھر بیٹھے کچھ بھی کام اپنا کر سکتے
ہاں جی بھائی بالکل صحیح بات بولی آپ نے دیکھو بھائی مطلب آج کل کی دنیا سب سے فاسٹ دنیا مانی جاتی ہے مطلب اس جنریشن کے حساب سے
ہاں بھائی جان بالکل کمپیوٹر ایک
کیا ہے کہ ہم ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ ہمیں گھنٹوں کا کام منٹوں میں کرا سک تا ہے دن کے کام گھنٹوں میں کرا سکتا ہے مان لو پرانے سے زمانے میں ہمیں کیا تھا کہ ہمیں کسی چیز کا حساب باب کرنا تھا یا ہمیں کچھ کسی کے لسٹ بنانے ہوتے تھے ہمیں لگتے تھے ایک دن دو دن وہ بنانے میں آج کل کیا ہے کمپیوٹر میں ایک ایسی ایلیکیشن آ گئی ہے ایکسل اس سے کیا ہم شیٹس پہ ہزاروں نام ایک ٹپ میں لکھ سکتے ہیں
بالکل بھائی جان بالکل
جی بھائی جان آپ مجھے بتاؤ کہ مطلب دیکھو کمپیوٹر اب اتنا ضروری چیز ہے کہ اس کے کہ اس کے بنا میں لائف اب مطلب اس جنریشن کی لائف ادھوری مانی جاتی ہے
بھائی جان کمپیوٹر ایک کیسا سسٹم ہے پرانے زمانوں میں کمپنیوں میں حساب کتاب کرنے کے لیے پہلے ایک منیم کو رکھا جاتا تھا
ہاں جی بھائی ہاں جی بھائی
کیونکہ وہ منیم اس کام کو کرنے میں کچھ دن مہینے سپتتاہ بھی لگا سکتا تھا لیکن کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہم اپنا پورا بایو ڈاٹا ایک ساتھ ایکترت کر سکتے اور کبھی بھی ارجنٹ کام پڑے کبھی بھی ارجنٹ کام ہوتا ہے تب اس فائل کو اوپن کر کے اس میں سے پورا پرسنل ڈاٹا ہم اپنی طرف لے سکتے ہیں اس کے انترگت ڈاٹا بالکل چوری نہیں ہوتا بالکل بھی
جی بھائی جی بھائی مطلب دیکھو ہم کمپیوٹر میں کیا کر سکتے ہیں کہ کمپیوٹر میں ہم دنیا کے کسی بھی علاقے کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں
بھجن پہلے کے پہلے ایک منی ہوا کرتا تھا جو اپنی ایک ڈائری میں لکھا کرتا تھا پورا حساب اگر وہ ڈائری غلطی سے بھی کھو جاتی ہے تو پورا کمپنی کا جو بھی مال تھا کتنا ڈونیٹ اور کتنا آیا اس کا حساب کتاب لینا پھر باہر پڑ جاتا تھا
ہاں جی بھائی یہ بالکل آپ نے صحیح بات بولی کہ منیم اگر وہ کاپی کھ دیےتا تو پھر پرابلم ہو جاتی پوری کمپنی میں آج کل کیا ہے جو کمپیوٹر میں مطلب ہارڈ ڈرائیو ہوتی ہے اس میں سارا ڈاٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر وہ دنیا کے کسی بھی پرونے سے ہم دیکھ سکتے ہیں
ہاں بالکل بھائی جان
جی بھائی جی بھائی آپ کو پتاہ ہے کہ مطلب کمپیوٹر کی وجہ سے ہم دنیا کی کسی بھی کونے کی جانکاری لے سکتے ہیں
بالکل بالکل بھائی جان آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں لیکن کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ویئر سے نہیں بلکہ ایک میموری آتی ہے جس کے اندر ڈاٹا کو ایکترت کیا جاتا ہے
جی بھائی جی بھائی ارے اس کو دو ٹائپ کے میموریز ہوتے ایک تو ریم ہوتی ہے اور دوسری روم ہوتی ہے اس میں کیا ہے کہ ف ڈیل انفارمیشن جاتی ہے اور اس میں سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن جاتی ہے
بھائی جان ریم روم ہوتی ہے جو کمپیوٹر ہوتا ہے نا اس کا اسٹوریج کے لیے کیا جاتا ہے میموری ایک طریقے سے ایک ایکتت ہوتی ہے میموری کی اسٹوریج جتنی لمٹ ہوتی ہے اتنا ڈاٹا لیتی ہے اگر میموری کی لمٹ اگر میموری کی لمٹ ہو جاتی ہے نا تو وہ اپنا ڈاٹا بالکل بھی نہیں لیتی یہ بات بالکل صحیح بات بولی گئی آ
جی بھائی جی
ٹرے
دیکھو بھائی مطلب کہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا جیسے کہ آپ نے بولا کہ منیم ہوتا تھا وہ ایک ڈیری رکھتا تھا یا کوئی کاپی رکھتا تھا جس وہ حساب دکھتا تھا مطلب آج کل آپ کیا کر سکتے ہو چاہے کتنا بھی بڑا حساب ہو مطلب وہ چٹکی بر میں ہو جاتا ہے اس وقت کیا ہوتا تھا جب کوئی بڑا حساب ہوتا تھا مان لو کسی کمپنی کا کوئی اکاؤنٹنٹ ہوتا تھا اس کا حساب لگانا ہوتا تھا اس کو لگتے تھے مہینے دو تین پھر وہ حساب آتا تب تک دو مہینے چلے جائ آج کل کیا ایک مہینے سے ایک مہینے تک ہوتا ہے ہف لاسٹ کے ایک ویک میں سارا کچھ کلیئر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کمپنی زیادہ سے زیادہ ترقی کر رہی ہیں
لیکن بھائی جان کمپیوٹر کا اگر ہم اچھے سے اسعمال کرے تو اچھا کھیلااتے اور اگر برا استعمال کرے تو برا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کمپیوٹر کو ادکتر ایک ہے کر لوگ کیا کرتے ہیں کمپیوٹر کا غلط استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو پانی میں ڈالتے کیکہ اگر کوئی غریب آدمی ہوا وہ ہے کر اس کا کھاتہ ایک کر سکتا ہے جس سے کہ غریب آدمی کو مڈل کلاس فیملی کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اور اگر کمپیوٹر کو دیکھا جائے تو ایک وہ ہماری آوشکتا بھی ہو سکتی ہے اور خطرناک بھی ہو سکتا ہے
جی بھائی جی بھائی آپ نے یہ صحیح بات بولی کہ مطلب ہم اس میں بات بھی کر سکتے یہ اب انسان کی فطرت ہے کہ جی بھائی
بھائی جان جو ابھی اب آج کل جو سائبر کمیشن ہوتے ہے وہ زیادہ تر کمپیوٹر کے مادھیم سے ہییک کو لگایا جاتا ہے کیونکہ ایک ایسے ویکتی ہوتے ہیں جن کو آرام کا پیسہ زیادہ چاہیے تھا
جی بھائی جی بھائی مطلب دیکو اس میں مطلب اگست سائبر والے کسی کو پکڑتے ہیں نا وہ اسے پیسے کھا کے چھوڑ دیتے ہیں وہ دوبارہ ویسے کام کرنے لگتا ہے
بھائی جان آج کی دنیا میں لوگ کما کر نہیں آرام کا زیادہ کھانا چاہتے ہیں کیک وہ چاہتے ہم میں گھر بیٹھے پیسے ملے
آج کل لوگوں کو بس اپنے آپ کی پڑھیے سیلفیش ہونے لگے ہیں کہ مطلب بس خود کوو ہی کرو جو بھی کرنا ہے خود کے ہی کرو
ہ ان آ
بس لوگوں لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں دوسروں کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں سوچتا کوئی
سوارتھ کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے ان کو کچھ پڑھی ہی نہیں دوسر دوسروں کے لیے دوسرے تو چاہے مرے چاہے جییےان کو کوئی فرق نہیں پڑتا
جی بھائی لیکن مطلب دنیا میں ایسا ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہماری زندگی بھی مطلب آسان ہو جائے
بھائی جان آپ کو پت ہے کہ اب اب کی پیڑھی اور پہلے کی پیڑھی میں کمپیوٹر ہوا ہے آپ بتا سکتے ہو یہ
جی بھائی مطلب دیکھو پہلے کے زمانے میں مطلب ان کو پتاہ ہی نہیں تھا کمپیوٹر کیا ہے اس سے کیا کر سکتے ہیں اور آج کل کے زمانے میں دیکھ لو آپ کہ مطلب کہ بہت ٹائم بچتا ہے اس سے بہت زیادہ
بھائی جان آپ کو بتا دوں میں پورے ٹیم میں بنایا گیا تھا جس سے کہ
جی جی بھائی
گھنٹوں کا کام منٹوں میں کیا جاتا تھا لیکن اس ٹائم جو
جی
پی ڈی کے دوران جو ففتھ جنریش میں وہ بہت اترکت وشال ہوا کرتے تھے ان کا آکڑا لیکن اسٹوریج چھوٹی ہوتی لیکن دونوں میٹرو کے اندر کا کام ڈیٹا سیو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے اندر کا کوئی سسٹم نہیں تھا لیکن پھر ویگیانکوں نے فورتھ جنریشن میں آ کر کے کچھ سنشوجن کیا اس کے انترگت انہوں نے اس ڈیٹا کو میموری ڈیٹا کے لگائے کمپیوٹر کو چوٹا کے اور اسے آگے بڑھتے بڑھتے فسٹ جنریشن فسٹ جنریشن میں جا کر کے کچھ ویگانکوں نے سنشوھن نکالا اور کمپیوٹروں کو چھوٹا بنا دیا جس کے باگ ہوتے مین کمپیٹر مائیکو کمپیوٹر سافٹ وئر کمپیٹر لیپٹاپ کمپیور ٹیبلٹ کمپوٹر جو کہ یہ کمپیوٹر ہوتے ہیں ان کو ہم کئی پر بھی لے جا سکتے اپنا کاریہ گھر پہ نہیں بلکہ گھر کے باہر کہیں پر بھی دور بھی چلے جائیں وہاں بھی کر سکتے ہیں
ہاں بھائی یہ بات سچائے ہیں دیکھو اب ہمیں کیا کہنا چاہیے بھائی جو بھی کمپیوٹر چلا رہا ہے جو بھی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے ان کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے مطلب فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہیے نہ کہ لوگوں کے نقصان نقصان کے لیے استعمال کرنا چاہیے
بالکل بھائی جان بالکل آپ آپ دیکھ سکتے ہو آج کل پبلک اپنے ہت کے لیے کام کرتی ہے ابھی موبائل لے لو چاہے کمپیوٹر لے لو دونوں سیم چیز ہوتی ہے کمپیوٹر میں ایک یہ ڈیٹا اسٹوریج زیادہ ہوتا ہے اس کے انترگت اپنے ڈیٹا کو نکال سکتے ہیں کاٹ سکتے جی بالکل کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن موبائل ایک ایسی چیز
انفارمیشن کمپیوٹر کے بارے میں دی وہ سن کے مجھے بہت اچھا لگا بھائی اور آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا مجھے
بھائی جان پھر دوبارہ دوبارہ کال کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ آپ کو خریت میں رکھیں
حافظ اللہ حافظ